وعلیکم
وعلیکم السلام کیا حال چال ہے بڑے بھائی
بڑھیا بڑی بھائی آپ بتیں
میں بھی ٹھیک ہوں بڑے بھائی
اور کیا کر رہے چھوٹے بھائی کہاں ہیں آپ کے سوتے ہوئے کیا اب
اب نہیں ابھی جاگا ہوا ہوں ابھی باہر ہوں تھوڑا
نہیں نہیں آپ کے چھوٹے بھائی سوتے ہوئے ہیں
ہاں میرے چھوٹے بھائی سوئے ہوئے ہیں ابھی
اچھا کیا نام رکھیں ان کا
سونو
سونو میرے چھوٹے بھائی کا نام پتا ہے کیا ہے
کیا
کبھی بھی اڑ جاؤ
کبھی بھی اٹھ جاؤ یہ بھائی بہت اچھا نام ہے کبھی بھی اڑ جاؤ
جی وہ کبھی بھی اٹھ جاتے ہیں لیکن کل کیا ہوا نا شام میں
ہاں بڑے بھائی
میں کل شام میں ایک چیز دیکھ رہا تھا وہ اٹھ گئے تھے اور پھر تورنت سو گئے
اچھا پتا بڑے بھائی
جی جی
کل میں گیا اپنے دوست کے برتھ ڈے پارٹی میں
اچھا
مرتوجہ کو آپ جانی ہی رہیں ہوں گے
جی جی جی
تو اس نے ہم سے پوچھا کہ تھار نکالوں یا اسکورپیو
ہوں
تو سب میں نے بولا کہ اسکارپیو نکال لو اس میں سب کو بیٹھ جائیں گے آرام سے
ہوں
لیکن ایک موٹا سیف ہے اس کو چول مچی تھی تھار میں بیٹھنے کی اور جب تھار نکالا بہت تو دیکھ رہا ہے تھار میں فائیو سیٹر ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ
ہوں ہوں ہوں
ابو بیٹھ نہیں پاائے اب وہ آ رہا ہے ادھر سے بلیٹ سے تو ہم بولے کہ ریس ال پاگل اگل ہو تم کو پہلے ہی نہ بولے تھے کہ نکالو اتیھی اسکورپیو تو تھار میں بیٹھیں گے ل اسکارپیو میں کیا نہ بڑے گ ب سب کو ب بیٹھ چ جا ہے ایک ہی سھ
ہوں یہ بھی بات ہے بھ آپ
اور لیکن تھار میں نہیں بیٹھ کے جا پاؤ گے
اچھا
غلط کہہ رہا ہوں
ایک دم بالکل صحیح کر رہے ہیں بھیا مطلب آپ ایکم گروپ کی سوچ کیا آپ چلتے ہیں
ہاں اور ہم لوگ جیس پہنچے نا وہاں
ہوں ہ
تو پہنچنے کے بعد آڈر دینے کے بار ہی آیا
ہوں ہوں
تو سب سے پوچھا کہ کھاؤ گے تو م موٹر سیف ہے نا
ہوں ہ ہوں
ک کہ شاہی پنیر کھائیں گے ہ من وائ سے کارا
ہوں ہوں
کہ باپے دادا ص یہ کھیا صا ہی پنیر
بڑی بھائی
تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نےھر اس کی اس کے بعد ہم لوگ ہم لوگوں نے بٹر پنیر منگایا
ہ ہ
تندوری تندوری منگایا اور لپیٹ دیا ہم لوگ سب نے مل کر
سب نے رپیٹ دیا آپ لوگوں نے
اور پھر اس کے بعد کیا ہوا نا بڑے بھائی کہ جیسے ہی ہم لوگ کھا کر ہوٹل سے باہر آئے
ہوں ہوں
دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کا اور گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے جیسے ہیں تھوڑا دیر تو چلے ہی اور گاڑی کا ٹائر ہو گیا پنچر
ارے پھر
اب ہو اب ہو گیا ہم لوگ ٹینسن میں
ہوں ہوں
تو ہم نے امن کو کہہ دیا نا کہ پینسن لینے کی عمر میں ٹینسن کہاں لے رہا ہے
ہوں ہوں ہ
پھر اس کے بعد ٹینشن میں ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد فون وون لگایا گیا ا مرتوجا کے بھائی کے پاس پھر توہید بھی آئے آنے کے بعد پھر اس کے بعد میکینک لے کے آئے تو ایک ڈیڑھ دو گھنٹہ لگ بھگ اسی میں ہم لوگ کا چلا گیا
گاڑی کون چلاتا ہے بھیا
گاڑ مرتو جائے چلا
چرتا چر دیتا ہے بھیا
ہاں بڑے بھائی اچھا سے چلاتا ہے اور پھر بنات بناتے لگ بھگ شام ہو گیا
ہوں ہوں
بڑے بھائی آپ کے یہاں بیک گراؤنڈ آواز تھوڑا نہیں ہی جا رہا ہے بڑے بھائی
اچھا اچھا اوکے بڑے بھائی بڑے بھائی بل کتنا کا منناا تھا آپ کا
بل ٹوٹل ہم لوگ کا بنا ستائیس سو انچالیس کا بڑے بھائی
اچھا تو سارا مرتوجا نے دیا بھ بڑے
ہاں کل اس کا برتھ ڈے پارٹی تھا نا تو سارا پیسہ اسی نے دیا
صحیح کیا بھیا صحیح کیا
اور پھر جب بنا پھر ہم لوگ آ گئے گھر پھر
ہوں ہوں
پھر گھر میں کھا وا نہیں کھانے کا من کیا کیوںکہ وہیں زیادہ کھا لیے تھے تو
جی صحیح کی
اور آپ بتائیے
جی ابھی تو میں بیٹھا ہوں ندی کے پیچھے ابھی ایک پت پڑے بھائی کیا ہوا
ہاں بڑے بھائی
ابھی ایک بکری آئی
ہاں بڑھ گ
اور ایک بکرایا اور دونوں لڑائی کر رہے تھے اور دونوں لڑائی کر رہے تھے مطلب آگے پیچھے آگے پیچھے وابا کر رہے ہیں وہ لوگ
ہوں
تو میرے کو زگہ لڑائی کر رہے ہیں
ہوں ہ
اور میں نے انہیں چھوڑوا دیا
جی
دیکے میں تو انسانیت کے حساب سے نہ کیا بڑے بھائی
ہاں
لیکن بکرا بکری دونوں غصہ ہو کے مجھے دوڑانے لگے پڑے بھائی
ہ ہے
تو شاید وہ لڑائی نہیں کر رہے تھے شاید کچھ اور کر رہے تھے
چ بڑے بھائی
جوں
تو دراصل بات ایسا ہے
ہاں ہاں
کہ ایک شہر میں آپ کو سنا رہا ہوں
جی جی سنا دیجیے بالکل میں تو ریڈی ہوں آپ
کہ کہ میں توڑ لیتا
ہوں ہوں
کی میں میں توڑ لیتا اگر تو گلاب ہوتی
اچھا
میں توڑ لیتا اگر تو گلاب ہوتی
جی جی
میں سوال بنتا اگر تو جواب ہوتی
اچھا میں سوال بنتا اگر تو جواب ہو ت اگر میں توڑ لیتا اگر ت
میں سوال بنتا اگر تو جوواب ہوتی
جی جی
سب جانتے ہیں یہاں پر
ہوں ہوں
کہ میں نشہ نہیں کرتا کیا نہیں کرتا
پیچھا
سب جانتے ہیں یہاں پر کہ میں نشہ نہیں کرتا
جی
مگر پھر بھی پی لیتا اگر تو شراب ہوتی
او ا اس اس اس کیا لائن کہی ہے آپ نے
پورا ہیوی لائن کیا دیا نا میں نے
جی اب میں سناتا ہوں آپ کو میں توڑ لیتا کہ میں توڑ لیتا اگر تو ٹولپ ہوتی
ہا
کہ میں توڑ لیتا اگر تو ٹولف ہوتی
ہاں
اور میں تمہارے باہوں میں ہوتا
ہوں
اگر تو کولیپ ہوتی
ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے قسم خدا کی
اور تم تمہارے باہوں میں جنت ہوتا
ہوں
اگر میں ٹولپ کا باپ ہوتی
اور کسم ہے پتا ہے یہ کون یہ کیسا ساڑی ہے
جی جی جی
دنیا کا سب سے ہیوی ش شہر کا نام سنے ہیں
جی پتا نام ان کا کیا ہے
اس سے اس سے بہت گندا سر ہے اس سے بہت
مطلب اچھ اچھا ہاں جی جی جی میں بھی اسی کی آلوچنا کر رہا تھا کہ آ سے بھائی مجھے اسی بات پہ کہہ کے میری تعریفیں جتائیں گے مجھ پہ
اچھا ایک بات پوچھوں ایک سیر میں سنا ہوں آپ کو
جی بالکل سنا دیجیے ابھی
ہوں
بولیے
ہوں ہاں کہ تمہیں تلوار بھی چاہیے اور زندہ بھی رہنا چاہیے
ہوں ہوں
کہ تمہیں تلوار بھی چاہیے اور زندہ بھی چاہیے یہ کیسی ٹکرار ہے
ہوں ہوں
پروٹیسٹ کرنے پر لاٹھی چارج کر دے یہ کیسی سرار ہے
ہوں ہوں
پلی تو ختم ہوگیا
اچھا مجھے لگا بے بڑے بھیا چار لائن کیپ لائن مارتے ہو توپ دو لائن میں کیسے ختم کر سکتے ہیں
کبھی جبھی دو لائن کا سیر بھی بڑھیا ہی ہوتا ہے
جی ایک دم بالکل صحیح تھا بھیا بہت صحیح تھا
سہی تھا نا بھڈے بھائی کہ صبح سے شام ہو گئی تیرے یاد میں
جی جی
صبح سے شام ہو گئی تیرے یاد میں
ہوں ہوں
میں مرتے مرتے بچ گیا تیری فریاد میں
اف
اور میں چاہوں تو بلڈنگ بن جاؤں
ہوں ہوں
تیری اسی بنیاد میں
اف
سمجھ میں آیا بھڑے بھائی
ایک دم مزہ آ گیا بڑے بھائی مزہ آ گیا م کو میں ایک سکینڈ ہی مار اتا ہوں کہ میں ندی کے اس پار
ہوں
ارے تو ندی کے اس پار میری جانا
ہوں
کبھی ملو تو ندی کے بیچ میں
ہوں
کیونکہ پانی جو ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتی
ارے قسم خدا
کیا مست تھا بھڈے بھائی
ہاں کہ
کہ ندی کے اس پار میں ندی کے اس پار تو
ہ ہ
یہ لائنگ کتنی اچھی ہے بڑے بھائی
اب میرا سنو نا بڑے بھائی ایک بار
جی
مشکل میں ہو تو نماز اٹھاؤ
جی جی
کشتی پار کرنا ہے تو جہاز اٹھاؤ
جی جی
اور آج ایجوکیشن بہت خراب ہے بہتر بنانا ہے تو آواز اٹھاؤ
اف اف اف اف اف داٹ از سم تھنگ گریٹ بڑے بھائی دٹز سم تھنگ گریٹ
کیسا تھا بڑے بھائی
آے لیک دیٹ اے لیک دیٹ بڑے بھائی کہ مرغی کہ مرغا انڈا دیتی ہے کہ مرغا انڈا دیتی ہے بڑی بھائی دیر لاٹ اپ پی کمنگ ان سائڈ ان اور ہوم ان آر پلیس
اوکے بڑے بھائی
آئی ہوپ سو دے ناٹ میکنگ ا ساؤنڈ
یا یا برو
یا یا سر بولے سر
ایک بات بول رہا ہوں آپ
جی
کہ دنیا جہان خواک مسکراہٹ سب تیرے لیے ہے
ہوں ہوں
میرے عشق کی فریاد تمہارے لیے ہے
ہوں ہوں
اپنی دخد کہانی میں سب کو نہیں سناتا
ہوں ہ
پر یہ بنیا بے بنیاد باتیں تیرے لیے ہے
اوف اوف اوف کیا لائیں گئی سر آپ نے
اچھا بڑے بھائی ابھی آپ نے کھانا وانا وغیرہ آپ کھایا
جی کھا لیا میں نے کھانا آج میں نے کھانا کھایا بت ہے کیا
کیا
آج میں نے سبزی کھایا
ہوں بڑی بائی
پھل کھایا
بڑے بھائی
اور پھول کھایا
اچھا بڑے بھائی
کہ پھل پھل کو ملا دو
ہوں
تو میری جان کہلاتی ہے
ہوں
اگر پھل میں پھول نکال دو
ہوں
تو میری مان کہلاتی ہے
ہوں
اگر پھول میں پھول نہیں نہ رہے
ہوں ہوں
تو میری جان نہیں کہلاتی ہے
ارے قسم خدا کی خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے
جی
یہ سب دھواں ہے کسی کا جات مکان تھوڑی ہے
اف خلاف ہونے دو وہ جان تھوڑی ہے
یہ سب دھواں ہے کسی کا جات مکان تھوڑی ہے
اف
اور تم اقرا سے پیار کر سکتے ہو
ہوں ہوں
وہ کوئی مسکان تھوڑی ہے
اف ارے تم تم ایکا سے پیار کر سکتے ہو وہ تھوڑی سدھرا تھوڑی ہے
اس